السلام علیکم
وعلیکم السلام
اب ٹھیک
شکر
آپ کو پت ہے آج میں ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کرنی چاہ کرنا چاہتی ہوں اور وہ ہے دوستی کا اصل معفوم تمہارے خیال میں دوستی کیا ہوتی ہے
بہت اچھا موضوع ہے میرے نزدیک دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو محبت مت بھروسے اخلاص اور قرب پانی پر مبنی ہوتی تو صرف ایک دوسرے کے کے ساتھ وقت وقت گزارنا نہیں بلکہ مشکل اور آسان ہر وقت میں ساتھ دینے کا نام ہے
بالکل ٹھیک کہا تم نے اکثر لوگ دوست
ویسے دھیرے دھیرے ہی بہتر رہتا ہے نا اور زور سے بولو
ہاں ہاں ہ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک کہا آپ نے اکثر لوگ دوستی کو صرف تفریح اور ہنسی مزاق تک محدود سمجھتے ہیں لیکن اصل میں دوستی کی بنیاد وفاداری اور بھروسیے پر ہوتی ہیں اگر بھروسہ نہ ہو تو دوستی کمزور ہو جاتی ہے
جی ہاں انسان کی زندگی کا بہت خوبصورت رشتہ ہے ہر انسان کو ایک سچے دوست کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے جذبات کو سمجھے اور اس کی رہنمائی کرے سچے دوست کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے
یہ بات مشہور ہے کہ دوست تو وہ ہوتا ہے جو مشکل ل میں کام آئے جب انسان خوشی میں ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اس کے قریب آتے ہیں لیکن جب پریشانی آتی ہے تو صرف اچھے دوست ساتھ ا کھڑے رہتے ہیں
بالکل دوستی کا اصل مفہوم صرف لینا نہیں بلکہ دینا بھی ہے اگر دوست پریشان ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اس کی بات سنی چاہیے اور اس کو حوصلہ دینا چاہیے
تمہارے خیال میں ایک اچھی دوست ٹ کیا آکھوب خصوصیت ہونی چاہیے
میرے خیال میں ایک اچھے دوست میں سچائی وفاداری اخلاص اور شرافت ہونی چاہیے وہ کبھی اپنے دوست کو غلط راستے پر نہ لے جائے بلکہ سے اچھے اور کامیابی کی طرح رہنمائی کرے
بہت خوب میں بھی یہی سمجھتی ہوں آج کل کچھ لوگ دوستی کے نام پر اپنی دوستوں کو بری عادتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں ایسی دوست سے بچنا چاہی
جی ہاں دوستی کا مقصد ایک دوسرے کی زندگی کو بہتر بنانا ہے نہ کہ نقصان پہنچانا اگر کوئی دوست ہمیں جھوٹ دھوکے یا بری صحبت کی طرح لے جائے تو وہ سچا دوست نہیں ہو سکتا
ہمارے دین اسلام میں بھی دوست بہت اہمیت بن گئی ہے اچھے دوست انسان کے اخلاق اور کردار پر مثبت اثر ڈالتے ہیں
بالکل جس طرح پھولوں کی سحبت سے خوشبو آتی ہے اس کی طرحیک لوگوں کی سحبت سے انسان کی سوچ اور آزادی بہتر ہو جاتی ہے اس لیے دوست کا انتخاب بہت سوچ سمجھ پ کرنا چاہیے
مجھے لگتا ہے کہ دوستی میں عزت اور احترام بھی بہت ضروری ہے اگر دوست ایک دوسرے کی عزت نہ کرے تو دوستی بھی حد تک نہیں چل سکتی
میں تمہاری بات سے متفق ہوں عزت اور احترام ہر رشتے کی بنیاد ہوتی ہے دوست کو کبھی نیچا دکھانا یا اس کی کمزوری کا مذاق اڑانا شیخ روحن
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بننے والی دوستی بھی بہت مضبوط ہو سکتی ہے تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے
سوشل میڈیا پر بھی اچھے لوگ مل سکتے ہیں لیکن ہر شخص پر اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اصل دوستی وقت اور کردار کے امتحان کے بعد ا ثابت ہوتی ہیں
بہت صحی مجھے لگتا ہے کہ دوست میں معافی اور برداشت بھی ہونی چاہیے کبھی کبھی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں
ہاں
پیدا ہو جاتی ہے
جی ہاں اگر ہر چھوٹی بار پر ناراضگی ہوتی تو دوستی زیادہ دیر تک نہیں چلتی دوست ایک دوسرے کی غلطوں کو سمجھتی اور معاف کر دیتی ہے میری دادی کو نا کوئی بات لگنی چاہیے وہ نہیں چھوڑتی ہے پھر
کیا بولا اس نے
بولا نا میں نےبھی بہن کو اٹھا چاول صاف کرتے بورے آ جا اندر ہی ڈالیں گے اندر ہی کریں گے اندر کیا کریں گے اس کو
نہیں اندر کہاں صاف ہوگا وہ
ہاں مجھے سمجھ نہیں آتا وہ وہی آئی ہے بولنے بولو
آ وہ کیا کوئی بات نہیں وہ بولتی رہتی ہے کوئی بات تو کہاں کیا بولتی تھی آپ ہاں گ
میں نے کہاں دوست ایک دوستے کی غلط کو سمجھنے اور معاف کر دیتی ہے
ہاں صحی بات ہے آپ کو پتا ہے کیا اچھا بتاؤ کیا تم سمجھتے ہو کہ دوستی انسان کی شخصیت کو متاثر کرک کرتی ہے
بالکل انسان اپنے دوست بچوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے اگر دوست محنتی شریف اور خوش اخلاق ہو تو انسان بھی ان سے متاثر ہوتا ہے اسی طرح بری صحبت برا اثر ڈال سکتی ہے
اس کا مت مطلب یہ ہوا کہ دوست کی انتخاب زندگی ہ انتخابی زندگی کے اہم فیصلوں میں سے ایک ہے
آپ کو پت ہے ہمارے گھر میں یہ چڑیا ہے نا
ہ وہنا بلاو بڑ
ہاں
ہاں
ہم ان کو صبح روز چھوڑتے ہیں نا کھلا ان کو نہیں چھوڑا س کسی کو میں نے بولا تھا پابو کو پھر آدھا دن سے ضائع ہوتا ہے ان کو پکڑنے میں یہ ہاتھ نہیں لگتی ہے سہر سل
ہوں
تو اب میں نے ان کو آ م نے کو بھی نہیں چھوڑا
اچھا
تو انہوں نے اتنا شور اٹھایا نا وہاں پہ اب میں مجبور ہو گئی کچھ تھھوڑ نہیں پ
ہ ہ اچھا بولو نا کیا آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کہ دوست کا انتخاب زندگی اہم فیصلہ فیصلوں میں سے ایک ہے
جی بالکل اچھی دوست قیمت قیمتی موتی کی طرح ہوتے ہیں ہر کسی کو سٹ اچے اور مشکل دوست نصیب نہیں ہوتے
مے میرے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا جب میں اسکول میں تھی تو ایک دوست نے مشکل وقت میں میری بات بہت مدد کی تھی اس دن مجھے دوستی کی اصل قیمت کا احساس ہوا
جو دوست بنا کسی مطلب کی مدد کرے وہی اصل دوست ہوتا ہے دوستی کو صرف فائدے کے لیے استعمال کر تنا غلط ہے
کچھ لوگ ضرورت ختم ہوتے ہی دوستی بھی ختم کر دیتے ہیں آج ایسی دوستی کو کیا نام دنے دو گے آپ
میں ان ا اسے مطلب پرس دوست کہوں گی اصل دوستی کسی فائدے یا نقصان کی محتاج نہیں ہوتی وہ دلوں کا رشتہ ہوتا ہے
بہت خوبصورت جواب مجھے لگتا ہے کہ دوست دوستی انسان کی تنہائی کو بھی کم کرتی ہے
بالکل جب انسان اداس ہوتا ہے تو ایک اچھا اچھاوش دکھ بانٹ لیتا ہے اس کو تسلی دیتا ہے اور امید کا پیغام دیتا ہے
اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوست زندگی کا قمتی سرمایہ ہوتا ہے
جی ہاں دوستی زندگی کو رنگوں سے بھر دیتی ہے لیکن س سچی دوستی کے لیئے سچائی بھروسوں اور وفاداری ضروری ہے
اگر دو دوستوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے
انہیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیئے غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیئے اور ایک دوسرے کا موقف سمجھنا چاہیئے گفتگو سے اکثر مسائل حل ہو جاتے ہیں
یہ بہت اچھی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ دوستی میں حسد اور تکبر کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے
بالکل نہیں سچا دوست اپنے دوست کی کامیابی پر خود سوتا ہے اور اس کی ترسی کے لیے دعا کرتا ہے
آج کی گفتگو سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ دوستی صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ذمہ داری اور وفاداری کا نام ہے
اور مط یہ احساس ہوا کہ سچا دوست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ اخلاص اور محبت پہ رویہ رکھنا چاہیے
بالکل دوست کا اصل معفوم یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں ایک دوسرے کے کا بھروسہ بنے اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں
میں تمہاری بات سے پوری طرح م پھر اگر ہر انسان سچی دوست کی قدر کرے تو معاشرے میں محبت امن اور بھائی چارہ بڑھ سکتا ہے
بہت شکریہ آج کی گفتگو بہت مفید تھی
جی جی شکریہ آپ کابھی مجھے بھی بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے
اللہ حافظ